ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا اور ب
بس شکر اللہ تال
ٹھیک میں نے سنا تم فونون لا رہی ہو اچھا ٹھیک وہی نا میں وہی سوچ رہی تھی میں تمہیں بتاؤں کہ مطلب تم کون سا فون لا رہی ہو
ہاں وہ اصل میں میرا جو پراناا فون تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا تو اب میں سن رہی تھی میں نیا فون لے آؤوںں تو میں سوچ رہی ہوں سیمسنگ کا اچھا رہے گا تمہارا کیا خیال ہے
مجھے بھی لگ رہا ہے صحیح ہے وہ اس کے ہے نا مطلب ا فائدے بھی ہمیں جاننے ہیں نا
ہوں موبائل فون کے تو بہت فائدے ہیں ہ کہ نہیں
ہاں وہی وہی میں بول رہی تھی ایک تو دیکھو ہمارے پاس مطلب سیمسنگ کی تو میں مطلب کیا لگتا ہے اس کی کیا یہ ہوگی
دیکھو مجھے لگتا ہے ہاں مجھے لگتا ا مجھ اھ ٹ ف کو تو سیسنگ اچھی کنی کا بہت ٹ سے ہے تو مجھ ل سیمسنگ بیسٹ رہے گا لانے کے لیے کیونکہ ہاں کیونکہ ا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس میں اسٹوریج بہت چاہیے جو کہ سیمسنگ فونس میں اکثر دیکھی جاتی ہے تو اسی لیے میں سوچ رہی ہوں میں سیمسنگ والا ہ
اسٹوریج میں نے سنا اس کا کیمرہ کیمرہ بھی اچھا ہے
ہاں میں نے بھی سنا اس کا کیمرہ اچھا ہوتا ہے
ٹھیک ٹھیک اور تیں کیا لگتا تو اس کے مطلب ا آج کے موبائل فونس کے کچھ ایڈوانٹیج
ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں فائدے بھی ہے اور نقصانات بھی ہے ہے نا
ہے لائک مطلب ہم لوگ دیکھو سارا کام ہمارا فون پہ ہی آج کل ہوتا ہے
ہاں بالکل بالکل
کا کام ہو فوٹو گرافی یا کچھ بھی مطلب آج فون پہ ہی سارا ڈیپینڈ ہے جس کے پاس فون نہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے
ہٹ ہاں فون بہت ضروری ہے ہاں کیوں نہیں بچوں پہ غلط اثر پڑتا تا اس فون کی وجہ سے آنکھوں پہ غلط اثر پڑتا ہے فون کی وجہ سے دماغ پہ غلط اثر پڑتا ہے فون کی وجہ سے ہے کہ نہیں
ھمم
ہاں
وہ بھی ہے آنکھوں کا پے بھی بہت گداز ہے مگر میں نے دیکھا ہے آج کل کے بچے جو ہے نا وہ مطلب زیادہ فون کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کو فون دینا پڑتا ہے چاہے وہ کھانا کھائے یا کچھ بھی کھائے ہمارے مطلب ا جو ماں باپ ھر وہ لوگ بھی ایسا ہی کچھ کرتے ہیں
ھمم مگر غلطی ماں باپ کے بیچ میں ہوتی ہے
اٹھے ہوئے اس کے لیے پھر فون ہی سامنے رکھ دی تھے
صحی کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں وہ بالکل فری رہے فارغ رہے تو وہ کیا کرتے بچوں کو فون ہاتھ میں تھما دیتے ہیں پھر خود د کی سے عبادت ہے تو جیسے جیسے ہم ہم تربیت دیتے جائیں گے
ہاں لیکن ہمیں چاہیے نا مطلب کہ ہم اچھے سے فون کا یوز وغیرہ کرے اور منیمل مطلب کم ہی اسکرین کا ٹائم رکھے اور دیکھو آج اس کا موسم بھی دیکو کیا کتنا مطلب اچھا موسم ہے آج تمہیں نہیں لگتا
ہ ہاں اچھا موسم ہے لیکن اچانک سے بارش پھر گرمی پھر
ہ وہ مسئلہ ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے ہم ہم لوگ کو جانا تھا نا آج وہاں ہاں
ہاں
ا وہاں کریو جانا تھا ہم لوگ کو تو وہاں پہ وہاں نہیں وہاں نہیں یہ گئے ہم لوگ دیکھو ابھی مے کا یہ یہ نا مہینہ چل رہا ہے گرمی کا موسم ہے
ہوں
لیکن وہاں پہ یہ ہیھیل گیری وہ بھی خطرناک والی ہم لوگ ان نے وہاں ساک پکایا تھا یہ نا ساری اگایا تھا اور ہم لوگوں نے وہاں پہ کیوںک یہ نا کھیرے کا پیڑ دیا تھا کدو کا پیڑ دیا تھا
ک کا پیٹ بھی پکت مطل
اگایا ہاں وہ
مطلب ہمیں اس باری سبزی کھانی ہے ہے نا
سبزی تو کھانی ہے لیکن سبزی ہی ختم ہوں گی
ہائی تم لوگوں کو پھر بڑا نقصان ہو گیا ہوگا مجھے
ا بہت بہت بڑا نقصان ہو گیا ہماری قسمت اتنی خراب ہے پو
نہیں نہیں نہیں قسمت کو نہیں کوستے قسمت کو نہیں کوستے قسمت اچھی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے
اچھے کے لیے ہوتا ہے اس سے نظر بھی مطلب ختم ہوگیا گئی ہوگی کیونکہ اس کو بہت نظر لگ سکتی ج ھییک ہم لوگوں نے بہت محنت کری تھی لیکن یہ سارا ہو گیا نا سی مطلب جو موسم کا موسم میں بدلاو آ گیا اسی کی وجہ سے ہو گیا گرمی جب ہوتی ہے تو کتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے
ہاں سیک
انسان سچ اس میں مرنے کو آ جاتا ہے
ہاں اور کیا
اور جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو میں نے ابھی بنان پہنی ہے
ہاں وہی یہی تو میں بول رہی تھی نا موسم کو پتا ہی نہیں ہے کب سردی کب گرمی حالانکہ ابھی جون کا مہینہ بھی اسٹارٹ ہو گیا اور سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ انسان کیا کرے
اور کیا جب بھی تاپمان جاتے جاتے تیس ڈگری تک جاتا ہے
وہی تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے پھر کبھی کبھار نیچے ہی اتر جاتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا
ہاں وہی ج چلو اور کھانا کائیں
نہیں ابھی نہیں ابھی تو ٹائم ہے ابھی وقت ہے
اچھا تم میں نے سنا یہ اب کل کل کل نہیں جا سکتے نا ہم لوگ
کیوں میں نے تو کل رکھا تھا دماغ میں کہ ہم جا رہے ہیں اگر ہوگا تمہارے پاس کل وقت کل نکال
ہاں ہو سکتا ہے میں مطلب جاؤں گی وہاں شام کا ٹائم مل سکتا ہے بس یہ اب موسم اگر ٹھیک ہوت تو شاید ہم لوگ کو وہاں جانا پڑ آسان کتنا کیا ہوا ہے پھر اگر کل پاسیبل نہیں ہوا تو پرسو تو ڈیفینٹلی
ارے مجھے تو کل ہی جانے کا من تھا کیونکہ اب بہت ٹائم ہوا تمہارا تمہارا دوسرا سال گرا بھی اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے ہے مطلب ابھی پہلا ہی میں نہیں چکا پا رہی ہوں تو تم تھوڑا بہت سمجھو
نہیں میں اس چیز کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں ملنے کے لیے کہہ رہی ہوں اور ہم ڈھیر سارا کھانا بھی کھائیں گے
وہ تو کھائیں گے ہی کھائیں گے لیکن مجھے تمہارے لیے کچھ اچھا سا چیز لانا ہے اچھا سا تحفہ لانا جسے میرا
نہیں مجھے تحفہ نہیں چاہیے پلیز مجھے تحفہ نہیں چاہیے
چاہیے مگر مجھے دینا ہے کیونکہ میرا دل تنگ ہے ہے ابھی جب تک میں وہ تو میں وہ تحفہ نہ دوں
ہم ہم لوگ جب وہ کھانا کھائیں گے نا تو تم میرا نا وہ پے کر د نا ت تمج وہیں سے کھانا کلاانا میں کوئی بھی یہ پیسے ویسے نہیں دے رہی تو وہ میرے لیے بہت ہی بڑا گفٹ ہوگا
وہ میں وہ تو میں کر دوں گی مگر اس کے علاوہ بھی میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لاؤں جو تمہارے دل کے قریب ہو جو تمہیں بہت پسند آئے اور جو تم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرو میں نے چلاا میں میں سرپرائز دے دوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ تمہیں ایسی فضول چیز پسند نہیں ہے اور اگر میں خود سے کوئی چیز لانے بیٹھی تو کیا پتا تمہیں پسند نہ آ جائے تو تم سے کیا شرمانا تم تو میری سگی بہن جیسی ہو تو میں سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں ساتھ لے آؤں
چلو یہ بھی صحیح ہے پر مجھے سچ میں کچھ بھی نہیں چاہیے وہ تو ہم دیکھ لیں گے اب کل ہی یا پرسوں فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانے میں کیا کھائیں گے میں نے سنا کافی اچھی ورائٹیز آئی ہے کافی اچھے اچھے اچھے نہیںائ
بالکل میں تو تمہ پہلی بات بتاؤں پہلے ہی میں بٹر چکن کھانا چاہتی ہوں جو کہ میں بہت ٹائم سے کھانا چاہتی تھی اور تم مجھے کھانے نہیں دے رہی تھی تو اس وجہ سے میں تمہیں یہ علتی جا کرتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کل آ جاؤ اور ہم کل بٹر چکن کھائے
مجھے بٹر چکن کے ساتھ ساتھ بریانی بھی کھانی
مجھے مجھے فرائڈ رائس کھانے کا کا بالکل بھی من نہیں ہے مجھے بٹر چکن کھانے کا من ہے
بٹر چکن بھی کھائیں گے لیکن میرے ساتھ فرائڈ رائس بھی کھانا پڑ
نہیں کل جو میں بولوں گی وہی کھایا جائے گا کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی کل ہم بٹر چکن کھا رہے ہیں
اچھا تو ہم کہاں جا رہے ہیں
ہم ہم پہلے نوہاٹہ جائیں گے اس کے بعد گوجوارہ میں پڑتا ہے وہ شاید گولڈن فورٹ یا پتہ نہیں کیا اس کا نام اس ریسٹورینٹ کا نام ہے تو دونوں میں سے ایک جگہ جائیں گے یا ہوٹل وہ سوری وہ ڈاؤن ٹاؤن کیفے وہاں بھی جا سکتے ہیں کوئی اچھی جگہ دیکھ لیں گے
اچھی جگہ تم پہلے ہی یہ قبلے نا دیکھیں گے پھر
ہاں وہ تو میں کر لوں گی پہلے ہی ڈسائڈ
باقی یہ گفٹ کا دماغ سے نکال لینا ٹھیک
نہیں نہیں
فر اچھیے خاصے پیسے کماؤں گی ج
ہاں
وہ اسی دن دیکھیں گے فی الحال کے لیے مجھے کچھ ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں ہے وہ دیکھا جائے گا وہ تو
ہاں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو مجھے ابھی نا تھوڑا سا کام ہے ہم کرتے ہیں ب ٹھیک چ
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے
ہ اللہ حافظ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ